السلام علیکم بجان الحمد للہ بھائی جانہ آپ ٹھیک ہو بھائی جان
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ س بھی ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کے ابا جان امی جان سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کیا کر رہے تھے
بائی جان بس نماز عطا کی بس بیٹھا وتا گئی جا
چلیے بھائی ٹھیک ہے تو میں بھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ گان ہی حاصل کر لیا جائے
ٹھیک ہے بھائی جان بھجان آج ہم بات کریں گے جو ایکزرسائز اور فٹنیس ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کرو یہ بھائی جان
ٹھیک ہے
تو اگر ہم دیکھیں گے بچن ایزرسائز ایزرسائز ہوتا کیا ہے ایزرسائز ایسی چیز ہے جس جس کی وجہ سے ہمارے جو جسم ہے وہ نہا ہر کوئی انگ اس کا جو ہے وہ موومنٹ کرتا ہے بھائی جان جس کی جس کی وجہ سے پوری باڈی ایک تو جو لیزنیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پوری باڈی تندرست رہتی ہے بھائی جان اس سے تو اگر ہم ایکسرسائز کے فائدے دیکھیں گے دیکھو ایکسرسائز کے دیک ہر کسی چیز کے ہوتے ہیں فائدے اور نقصانات واحد ازرسائز ایسی چیز ہے جس کے کوئی نقصانات نہیں ہے بھائی اس کے بس جتنا آپ ایزرسائز کرو گے اتنی آپ کی فٹنیس بڑھے گی اتنی آپ بیمار کم پڑو گے اتنا آپ کا جو موٹاپا ہوگا وہ دور ہوگا بائی جان
ہاں بھائی
تو انسان کو چاہیے کہ ایگزرسائز پہ زیادہ فوکس کرے زیادہ نہیں انسان
تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ہی اچھی بات ہی کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ازرسائز اور فٹنس ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اگر ہمارا جسم تندرست ہو تو ہم ہر کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آج کل زیادہ تر لوگ موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بہت وقت گزارتے اس وجہ سے ان کی جسم حرکت کم ہو جاتی ہے اور صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے روزانہ ایکزرسائز کرنا بہت ضروری ہے ایکسرسائز کا مطلب ہے اپنے جسم کو حرکت دینا اس مطلب کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے ہے ہم جم ہی جائیں مطلب کہ ہم گھر پر بھی واک کر سکتے ہیں ہلکا سا مطلب کہ کیا ہلکا سا دورہ لگا سکتے ہیں اسٹریچنگ کر سکتے ہیں رسی مطلب کہ کوٹ سکتے ہیں یا سائیکلنگ کر سکتے یہی سب مطلب کہ بی ایکسرسائز کا ایک حصہ ہے ہے نا تو فٹنیس کا مطلب صرف مطلب کہ مطلب کہ پدلا ہونا نہیں ہے فٹنیس کا اصل مطلب ہے کہ انسان مطلب جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہو جب ہم فٹ ہوتے ہیں تو ہم مطلب کہ تھکان کم محسوس کرتے ہیں ہماری لکہ طاقت بڑھتی ہے اور ہم ہر کام خوشی کے ساتھ ساتھ اچھے سے کرتے ہیں ہے نا بھائی تو روزانہ صرف تیس سے مطلب کہ پینتیس منٹ ایکسرسائز کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے سے دل مضبوط ہوتا ہے لائک خون کی گردش بہتر ر ہوتی ہے اور ہمارے مسلس بھی مضبوط ہوتے ہیں اور جس سے میں طاقت پیدا ہوتی ہے ہمارے مطلب کہ ہڈیاں اور اور پھیفڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان دیکھو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا دیکھو آج کل کے جو بچے بچے ہیں مطلب وہ جاتے اسکول سکول سے آ کہ بس سیدھا فون میں گھس جاتے ہیں بھائی جان جس کی وجہ سے ایک تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے دوسری بات نہ کھیل دیکھو کھیل کود کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بچپن ہوتا ہے جب انسان بچن بچپن میں نہیں کھیلے گا وہ بڑا ہو کر کیا کیا کرے گا
ہاں بھائی
اگر ہم دیکھیں گے بائی چانس اگر زیادہ تر ہم ٹائم سوشل میڈیا ایپ فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا پڑھائی پہ بھی انکلوڈنگ پڑھائی پہ بھی اگر ہم زیادہ ٹائم دیں گے یہ کھیل کود میں کھیل کود نہیں کریں گے بھائی جان اس سے ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہے وہ سن پڑ جاتا ہے دیکھو پوری پورا جو جسم ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے برین جب برین جب برین ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی جان تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کو مطلب آج وہ ایگزام دیں گے کل کو ان کو کمپیٹیٹیو ایگزام دینا ہے بھائی جان جب ان کا مینٹ دماغ اچھے سے نہیں ورک کرے گا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے آج کل کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہے وہ بولتے بچے کو کہ آپ اسکول سے آؤ چیددا لائبریری جاؤ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ زیادہ نہیں ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ جاؤ کھیلو یا کچھ بھی کرو
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیںھی تو میں آپ کی باتوں سے بالکل ہی سہمت ہوں تو مطلب اب میں کہوں کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز جس مطلب کہ صرف جسم کے لیے نہیں دماغ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے جیسا آپ نے ابھی کہا تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ل تازہ رہتا ہے ٹینشن گھبراہٹ اور اداسی کام ہو ہے ہم خود کو زیادہ پرسکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایکزرسائز بہت ہی ضروری ہے جب اسٹوڈنٹ روزانہ ایکزرسائز کرتا ہے تو اس کی توجہ مطلب کہ پڑھائی میں پڑھائی میں بہتر ہوتی ہے اس کی یاداشت مضبوط ہوتی ہے اور وہ امتحان کی تیاری زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے ایک تندرست اسٹوڈنٹ ہی اپنے مطلب کہ خوابوں کو آسانی سے پورا کر سکتے ہے تو فٹنس کے لیے صرف ایکسرسائز کافی نہیں ہوتی میرے بھائی ہمیں صحت مند غذابی کھانا چاہیے روزانہ پھل سبزی یا دودھ انڈے اور صاف پانی کا استعمال کرنا چاہیے فاسٹ فوڈ اور زیادہ مطلب کہ میٹھی چیزیں کیا کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہاں انہیں کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے کھانا لیکن یہ صحت کے لیے مطلب کہ بہت ہی ہارم فل ہوتی ہے تو ہمیں کبھی کبھی شوق کے لیے کھانا چاہیے ہار دن نہیں تو اچھی اور ایگزرسائز مل کر اچ اچھی صحت بناتے ہے نیند بھی فٹنیس کا ایک اہم حصہ ہے تو اگر ہم پوری نیند نہیں لیتے تو جسم تھک جاتا ہے اور ایکسرسائز کا پورا فائدہ نہیں ملتا اس لیے روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے نیند لینا بہت ہی ضروری ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے یہ جو بولا غذا مطلب امپورٹینٹ ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں گھر والوں کو یہ انفارمیشن دینی چاہیے دیکھو گھر والے کیا کرتے اگر مطلب بچے کو بھوک لگتی ہے گھر والے یہ کرتے بولتے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ سے کچھ آرڈر کرواؤ کیونکہ ان کو سہلیت ہوتی ہے لیکن اس سہولیت کے چکر میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچے کا جو صحت ہے بچے کا جو یہ ڈائجیشن سسٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے اس سے ان ڈائرٹلی وہ ٹائم کے چکر میں اپنے بچے کو برباد کرتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کو بولے کہ یہ ٹائم کے چکر میں آپ ہماری زندگی نہ زندگی کے ساتھ نہ کھیلے اور رہی بات بڑو گی مطلب یہ تو ہوا بچوں میں کہ بچوں کو کھیل کود میں زیادہ زیادہ نہیں اگر تھوڑا بھی ٹائم دیں گے تو دے اگر ہم اب بڑو کی بات کریں گے بھائی جان ہمارے جو ابا یا امی جان ہوتی ہے ان میں ہوتا ہے نارملی مطلب ابج ہےاں تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں فٹ جو ہماری امی جان ہوتی ہے بھائی جان ان میں ہوتا ہے تھوڑا بہت موٹاپا کیونکہ وہ دن بھر ہوتا ہے گھر میں ہی تو اس کی وجہ سے ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ زیادہ گینین ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان میں شوگر کی لیول بڑھ جاتی ہے کولسٹرول بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کا ان میں پھر آتا ہے بی پی کا ایشو آتا ہے تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے ای ایم ای کو بولنا چاہیے کہ اگر آپ دن میں نہیں جا سکتے تو شام کو جایا کرو واق میںہ آدھا گھنٹہ دو یہ موٹاپا ختم کرو اور بیماریوں سے بچو پائی جائے
ہاں بھائی تو آج کل بہت سے لوگ مطلب کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنی مطلب کہ صحت کے لیے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ نکال لیں تو یہ ہماری مطلب کہ مستقبل کے لیے بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا تو صحت ہی سب سے بڑی مطلب کہ دولت اگر صحت اچھی ہو تو زندگی کی ہر خوشی کا مزہ آتا ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنانی چاہیے جیسے کہ مطلب کہ لفٹ کی جگہ سیڈیاں استعمال کرنا تھوڑا پیدل چلنا صبح جلدی اٹھنا اور روزانہ ہلکا سا ورک آؤٹ کرنا یہ چھوٹی عادتیں دھیرے دھیرے مطلب ہماری زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے تو آخر میں میں یہی کہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز اور فٹنس صرف ایک شوق نہیں بلکہ صحت خ مت زندگی کی بنیاد ہے ہمیں روزانہ ایزرسائز کرنی چاہیے صحت مند غذا نہیں حالانکہ کھانے چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم آج اپنی مطلب کہ صحت پر توجہ دیں گے تو کل ایک مضبوط تندرست اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں ہے نا
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بھی صحیح بولا دیکھو اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں کہ ازرسائز اور مطلب جو جم یا کچھ بھی یا واک پہ جائے یا کچھ بھی مطلب ایکسرسائز میں جو آتا ہے اگر انسان وہ کرے گا مطلب ایک وہ مضبوط بنے گا دوسری بات اس میں نا نیچرلی گلو آ چہرے پہ گلو آئے گا کیونکہ جو جب وہ ایکسرسائز کرے گا تو بلڈ سرکولیٹ ہوگا پوری باڈی میں جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی جو ہمارا چہرہ ہے وہ گلو کرے گا اور ہمارے جو ہمارے جو دھرم ہے اسلام اسلام میں اگر ہم اگر ہم وہ بھی نہ کرے نا مطلب ایکسرسائز بھی نہ کریں اگر ہم پانچ وقت کی نماز پڑیں گے بھائی جان آٹومیٹکلی ہمارے چہرے پہ ایک تو گلو آئے گا اوپر سے ایکزرسائز بھی ہو جائے گی ہو ہوتی ہے وہیں سے اسی لیے بھائی جان آپ ایگزرسائز کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی مطلب لحاظ کرو پابند بنو نماز پڑھو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ گرو آئے گا آپ کا جو اسٹرس ہوتا ہے وہ اسٹریس کام ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کو بھی بولے کہ جو گھر والے کھانا پکاتے تھے ان کو بولے کہ تیل بہت کم استعمال کرے
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اگر میں اسی کے ساتھ کہہ دوں آخر میں ایکسرسائز کرنے سے ہماری سیلف کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے اور ہم ہر کام ہمت کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم روزانہ تھوڑی دیر بھی ایسرسائز کریں تو دھیرے دھیرے اچھی عادت بن جاتی ہے ہمیں صرف اپنی صحت ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ایزرسائز کی اہمیت بتانی چاہیے بچوں جوان اور بزرگوں سب کے لیے ان کی عمر کے مطابق ایکزرسائز ہوتی ہے تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ کو ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس لیے صحت کا خیال رکھنا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ مطلب کہ آئے آج مطلب کہ اس مطلب کہ سب کو بتائیں گے اس کے بارے میں تو بہت ہی اچھا ہوگا تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی